وعلیکم و وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ بتائائے بھائی جان ٹھیک ہو آپ
جی الحمد للہ میں ٹھیک ہوں آپ بتائیے آپ آب ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہیں
ہاں شکر لکات سب ٹھیک ہے آپ بتائیں آپ کے گھر والے ٹھیک ہے
بالکل ب سبھی ٹھیک ہیں اور کھانا وغیرہ کھا لیا آپ نے
ہاں جی کھانا تو کھا لیا میں نے آپ بتایا آپ نے کھا لیا کھانا
جی بالکل میں نے بھی کھانا وغیرہ کھا لیا اور بتائیے کیا کر رہے تھے آپ
بس بیٹھا تھا بارش کا موسم ہے ابھی بارش چل رہی ہے
جی جی
آپ نے بھی دیکھا ہوگا بارش پرسوں سے کتنی ہو رہی ہے اور جس وجہ سے یہاں پر کچھ جگہوں پہ پانی بھی بھر گیا
بالکل بالکل لیکن اگر میں میں اپنی آ ہمارے یہاں سے بھی بارش کی وجہ سے پانی وغیرہ جو ہے وہ سڑکوں پہ آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے جو روزمرہ کی زندگی ہے ہماری اس میں تھو تھوڑی دقت آنے لگی ہے باہر جانا مشکل ہو رہا ہے سارے کپڑے بیگ جاتے ہیں لیکن ایک حساب سے اگر دیکھا جائے بارش تو سال کا سب سے خوبصورت موسم ہے کیونکہ جب پہلی بارش کی بوندیں جو زمین پہ گرتی ہیں جو پھر مٹی سے جو خوشبو نکلتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوشبودار ہوتی ہے اور وہ بہت پسند آتی ہے بہت سارے لوگوں کو
ہاں مجھ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ جو بارش کا موسم ہے بارش کے موسم میں مزہ آتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے ابھی کا ابھی کے ٹائم پہ جو بارش ہو رہی ہے پہلے ابھی کو تو ابھی تو بارش کا موسم ہے نہیں ابھی گرمیوں کا موسم ہے اور ابھی جو بارش ہو رہی ہے اس سے تو گرمی سے راحت مل رہی ہے لیکن اس سے ابھی جو ہم اگر دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں پہ جو بارش ہو رہی ہے اس وجہ سے سیلاب بھی آیا کی جگہوں پہ یہ جو بارش ہو رہی ہے کافی زیادہ تیز بارش ہو رہی ہے اور حد سے زیادہ بارش ہو رہی ہے جس وجہ سے ایک تو پہل بارش کا موسم ہے نہیں ابھی اور اس کے باوجود بھی اتنی زیادہ کافی بارش ہو رہی ہے کہ آپ دیکھو گے کئی جگہوں پہ سیلاب آ چکا ہے بہت سارے گھروں میں بھی پانی بڑ چکا ہے کچھ لوگوں کے دکانوں میں پانی بھر چکا ہے اور بہت سارے لگوں کو اس وجہ سے کافی زیادہ نقصانات بھی ہو چکے ہیں
جی بالکل صحیح بات کہی آپ نے اگر جو دیکھا جائے ہمارے کشمیر کی بات کیا جائے تو بہت سارے جگہوں پہ پانی جمع ہو گیا ہے سڑکوں پہ دکانوں میں چلا گیا ہے وہ پان کی وجہ سے بہت زیادہ مالی نقصان ہو گیا ہے دکانداروں کو کاروباریوں کو اور جو لوگوں کا جو کاروبار ہے وہ بھی تھوڑا متاأثر ہو چکا کا اس کی وجہ سے کیونکہ جتنی جتنی بارش تیز ہو رہی ہے تو اتنی اتنی خرید و فروخ پک اپ ہو رہی ہے کیونکہ لوگ زیادہ بارش میں باہر جاتے نہیں ہیں
بالکل صحیح بات ہے کاروبار بھی کافی زیادہ برا اثر پڑ رہا ہے بارش اس بارش کی وجہ سے کیونکہ لوگ بارش میں زیادہ باہر نکلنا ایک تو پسند نہیں کرتے اور یہ بھی ہے کہ سڑکوں پہ پانی جمع ہو گیا ہے اس وجہ سے بھی لوگ باہر زیادہ نہیں نکل رہے ہیں
جی جی بالکل بالکل لیکن اگر دیکھا جائے بارش کا موسم صرف مزے کے لئے ہی نہیں ہوتا کیونکہ بلکہ یہ ہماری زندگی کا ایک اہم ضروری حصہ ہے اس سے جو جو بارش بارش وغیرہ جب پڑ ہے تو اس سے جو کھیت وغیرہ رہتے ہیں فصلیں وغیرہ اچھی ہوتی ہے اس سے کھیت قتو وغیرہ میں پانی ملتا ہے پھل پھول نکھھرتے ہیں جو ہمارے جنگلات ہیں ان میں جو ا سبزار وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی اس بارش کی وجہ سے ہی ہوتا ہے اور اس بارش کی وجہ سے جو ہمارا پینے کا پانی ہے وہ بھی اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور ہمارا پینے کا پانی بھی بڑھ جاتا ہے اس سے لیکن اس کے کئی نقصانات بھی ہیں اور جیسے کہ اس کے کئی نقصانات ہیں جیسے کہ بولیں تو کبھی کبھی اتنی زیادہ تیز بارش ہو ہو جاتی جیسے کہ ابھی ہو رہی ہے بال موسم بارش ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے جو سیلاب آنے کی کے خطرے بڑھ جاتے ہیں اور جو لوگ ہیں ان کو سفر کرنے میں مشکلات ہوتی ہے اور کچھ علاقوں میں تو گھروں میں بھی پانی چلا گیا ابھی جیسے جس سے وہ ان کو
میں خبریں دیکھ رہا تھا تو اس نے مجھے پتا چلا ہمارے جو سری نگر کا ایک علاقہ ہے لال چوک کا علاقہ ہے یا کو اور بھی کچھ علاقے ہے وہاں پہ جو کاروباری لوگ ہے جو دکانیں وہاں پر ان کی ہے دکانوں میں آپ کو پت ہوگا ان کو دکانوں میں اپنا سامان رکھا ہوتا ہے اور جس سے وہ خرید و فروخت کرتے ہے اس کو ہو گیا تھا کام اس کو دکان میں سارے دکان میں پانی بھر گیا تھا اس تیز بارش کی وجہ سے
جی جی
اور اس کو کئی لاکھوں کا نقصان ہو چکا تھا آپ کیا لگتا ہے بارش تو ایک ہم بولیں گے قدرتی چیز ہے جو کہ ہونی ہی ہونی ہے
جی
ہم ہم لوگ یا پھر جو ہماری سرکار ہے وہ کیسے کیاد قدم اٹھائے جس سے کہ ہم اس بارش کے جو نقصانات ہو رہے ہیں جیسے سہلاب بھی ہے سیلاب کے خطرات ہے اس سے ہم کیسے بچیں
جی جی مجھے میرے حساب سے جو جیسے جو ہماری جمہور ہیں ان کو چاہیے کہ جیسے کہ ابھی سڑکوں پہ پانی بہت زیادہ جمع ہو رہا ہے تو ان کو چاہیے ایسا- ڈرینیج سسٹم بنائے جس سے کہ وہ پانی آسانی سے باہر چلا جائے اور جو ہمارے ندی نالے ہیں ان کو صاف رکھے کیونکہ اگر دیکھا جائے ان میں کوڑا کرکٹ بہت رہتا ہے جس کے- کی وجہ سے پانی ان میں نہیں جا پاتا- وہ پھر سڑکوں پہ ہی رہ پات رہ جاتا ہے اور- جمہوریت کو یہ بھی چاہیے کہ وہس کچھ ایسلے قدم اٹھائے جس سے کہ جو سیلاب کے خطرے ہیں ان کو پہلیے وہ سیلاب وغیرہ سے لوگوں کو بچا پائی تاکہ- جو لوگ ہو گئے جیسے ہم دو ہزار چودہ کی بات کرے تو اس وقت جو ہماری جمہوریت تھی بالکل ہی تیار نہیں تھی سیلاب کے لیے- تو اس وجہ سے بہت مالی اور- جانی نقصان ہم کو جھیلنا پڑا تھا- تو امید ہے کہ اس سال اگر ایسا کچھ- معاملہ پیش آیا تو جو ہماری جمہورت ہے وہ پوری طریقے سے تیار ہوگی ان نے اپنی جو لوگ وغیرہ ہے جو اس طبقے میں کام وغیرہ کرتے ہیں وہ سارے- تیار رہیں گے اگر کہیں خدا -خدا ن
اگر ہم دیکھیں گے لوگ آج کل کے دور میں مجھے ایسا لگتا ہے ابھی کے ٹائم پہ لوگ بارش سے اس لیے زیادہ ڈرتے ہیں کیونکہ جو ہم نے-
یہاں پر جو ہمارے یہاں کشمیر میں سیلاب آیا تھا دو ہزار- چودہ میں اس دن بھی مجھے ایسا لگتا ہے اس- اس ٹائم پہ بھی جتنا مجھے یاد ہے زیادہ دن تک بارش ہوئی نہیں تھی اور جیسے کہ اپ دیکھیں گے کل جتنی بارش ہوئی یہاں پر جتنی تیز بارش ہوئی- اس دور اس وقت پہ اتنی زیادہ تیز بارش ہوئی نہیں تھی لیکن بارش ی کچھ دن تک چار پانچ دن تک اور چار پانچ دن تک- تک بارش ہونے کے بعد کافی زیادہ سیلاب آیا تھا جس وجہ سے یہاں پر کافی زیادہ نقصانات ہوئے-
میرے خیال سے لوگ اس وجہ سے بھی ڈرتے- ابھی کے ٹائم پہ بارش جب ہوتی ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہیں- ویسا منظر پھر سے نہ ہمیں دیکھنا پڑے سیلاب نہ آئے یہاں پر
جی بالکل- بالکل تو یہ سب چھوڑ کر اگر ہم بارش کی بات کریں تو بارش کا موسم جو ہے نا- اس میں تو ہمیں اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے جو- گندے پانی کی وجہ سے جو گندے پانی ہے سڑک پہ جمع ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بیماریاں پھیل سکتی ہے- اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم بارش میں بیگ کر آئے تو- تو صاف ستھرے کپڑے پہنے اور جو ہمارا پینے- کا پانی ہے وہ بھی صاف- صاف وغیرہ ابال کر وغیرہ پیے تاکہ جو اس میں گندگی وغیرہ بارش کی وجہ سے آ گئی ہے وہ صاف ہو جائے جی بالکل- جی بالکل- بالکل لیکن مجھے ایک بارش اس لیے بھی پسند ہے کیونکہ یہ انسان کا جو-
اٹھیکا
جو انسان کا موڈ ہوتا ہے وہ اس کو تازہ- کر دیتی ہے جب گرمی بڑھ جاتی ہے تو- اس وقت جب بارش گرتی ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑی ٹھنڈیھ- ھنڈی جو ہوا چلتی ہے اور جب ہلکی- ہلکی بوندیں زمین زمین پہ گرتی ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے اور جو بچے وغیرہ رہتے ہیں تو وہ بھی بارش وہ پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ بارش میں کھیلتے کودتے وغیرہ ہیں جس کی وجہ سے جو بڑے لوگ ہیں ان کو دیکھ کر اپنا جو بچپن بھی ہے ان کی یادیں بھی تازہ ہو جاتی ہے
اس سے مجھے یاد آیا جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو جب بارش کا موسم ہوتا تھا زیادہ تیز بارش ہوتی تھی پہلے ہم اسکول نہیں جایا کرتے تھے ابیا جس دن زیادہ بارش ہوتی تھی تو اس دن ہم اسکول سے چھٹی لیتے تھے
جی جی
پھر ہم کرتے تھے کام پھر ہمیں مزہ آتا تھا بارش کے موسم میں کمل میں بیٹھنا پھر ٹی وی دیکھنا ٹی وی پہ تو ہم زیادہ تر وہ چھوٹے بچے جو دیکھتے ہیں دیکھتے تھے ٹی وی پہ کارٹون وہ دیکھنا پسند کرتا اس ٹائم پہ ہمیں بارش کا موسم بڑا اچھا لگتا تھا کیونکہ ہمیں اس دن ایک تو اسکول میں چھٹی ہوتی تھی اسکول نہیں جاتے تھے ہم اور اس کے بعد ہم دن بھر پھر ٹی وی دیکھتے تھے پھر مزے کرتے تھے
بالکل صحیح بچپن کی یادیں بھی بہت جڑی ہیں ہماری بارش سے میں بھی اکثر یہی کیا کرتا تھا جب جس دن بھی بارش ہوا کرتی تھی تو اس دن میں دیر تک سویا کرتا تھا کیونکہ میں سوچتا تھا کیونکہ جب گھر والے باہر باہر بہت تیز بارش دیکھتے تھے تھے وہ بولتے تھے پھر آپ گھر میں ہی بیٹھ جاؤ تو میں بھی بہت خوش ہویا ہوا کرتا تھا اور میں اس دن پھر بہت زیادہ ٹی وی وغیرہ دیکھتا تھا کارٹون وغیرہ دیکھتا تھا ٹی وی پہ
ج
تو بچپن کی یادیں بھی بہت زیادہ تازہ ہو سکتی ہے اس سے اور اگر اب آج جی
آخر میں مجھے لگتا ہے ہم ہمیں یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے ابھی کی جو بارش ہو رہی ہے ایک تو پہلے ہمیں زیادہ باہر زیادہ نہیں نکلنا چاہیے کیونکہ اس سے صحت پہ برے اثرات پڑ سکتے بیمار ہو سکتے اور اگر کسی کو کوئی کام ہوگا باہر جائے تو پھر اگر اس کے کپڑے وغیرہ بگ جائے یا پھر پہلے تو چھاتا وغیرہ ساتھ لینا چاہیے آج کل کے دور میں باہر بارش میں باہر اور اگر ہمیں کچھ ایسے خط رات لگتے ہیں کہ بارش زیادہ ہو رہی ہے اور سیلاب آنے کے خطرے ہے ہمیں پہلی تیار رہنا چاہیے اس کے لیے کہ
ہ
ہم پہلے ہی کچھ ایسے انتظام کر کے رکھے جس سے ہم اپنی جان بچائے ہم ہمیں کافی کم نقصانات کا سامنا کرنا پڑے
بالکل بالکل صحیح بات کہی آپ نے اگر انسان اس بارے میں دیکھے تو ہم کو ہمیشہ جب بھی یہ بارش وغیرہ ہوتی ہے کیونکہ ہم نے پچھلی بار بھی دیکھا اس وقت بھی ہم تیار نہیں تھے اس سب چیز کے لیے تو ہمیں آج کل پہلے ہی تیاری کر لینی چاہیے اپنے مال کی اپنے جان کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ ہم جو جیسے ہم نے اس سے پہلے ہے
نقصانات
جو نقصانات جیلیں ہیں وہ اس اس وقت نہ جیلنے پڑے- تو, چلیے چلیے آپ سے اس بارے میں بات کر کر اچھا لگا امید ہے آپ کو بھی مجھ سے بات کر
جی, مجھے بھی آپ سے اس متعلق بات کر کے خوشی محسوس ہوئی امیے دوبارہ کبھی ملاقات ہوگئی
ج- جی بالکل- بالکل چلیے آپ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیے گا- اللہ حافظ
خدا حافظ